تو
ہلو آپ کو ہماری آواز آ رہی ہے
آ رہی ہے آپ کی آواز آ رہی ہے ہماری آواز آپ کو آ رہی ہے
جی بڑی اچھے سے السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ
ہم بڑھیا آپ فرمائیں آپ کیسی ہیں
ہم بھی بلکل خیریت سے ہے آپ ہر بتائیے آپ کا ڈاستہ ہو گیا
جی ہمارا ناشتہ ہو گیا اور فرمائیں کیا کر رہی تھیں آپ
بلکل ہم ایسے ہی بیٹھے تھے تو چلو آپ باجی سے بات کر لیا جائے تبھی آپ کوئی فون آ گیا تھا چلو آپ ہی سے گفتگو کر لیا جائے
جی اور ہم تو سوچے آج آپ سے اس ماوضے پہ بات کر لی جائے کہ ہمیں اپنے آس پاس تو صفائی رکھنی چاہیے ہمیں ہائجین کا بھی دھیان رکھنا چاہیے اپنے
بلکل سہی فرما ر ہی ہے کیونکہ صاف صفائی رکھنے سے بیماریاں بھی دوری رہتی ہے
جی یہ تو بلکل درست فرمایا آپ نے ہم ہم بھی یہی سوچ رہے تھے اس ماضرے پہ گفتگو کرنے سے بھی ہم دونوں کی ایک دوسرے کے جو جانکاری ہے وہ خا ہو سکتی ہے ہم ایک دوسرے کو بتا سکتے ہیں کہ ہمارے کیا وچار ہے ان ساری چیزوں کے بارے میں
بلکل یہ سب نے دیکھا جائے تو یہ سب کے چار جو ہے نا سب کے لیے تو اچھا اچھا یہ ہے سب مانتے بھی ہے پر کرتا کوئی نہیں ہے
جی یہ تو بلکل سہی کہاں ہاں پرسنل ہائجین کی بات کی جائے تو سب لوگ پرسنل ہائجین ایک بار کے لیے نبھا بھی لیتے ہیں کہ ہمیں ڈیری ناہنا چاہیے اپنے ناخنوں کو گندا نہیں رکھنا چاہیے اس سے بھی الگ بیماریاں آتی ہیں ہمیں اور دیکھا جائے تو ایک انسان بیمار پڑ جاتا تو اس کے آس پاس والوں کو بھی بیماری آنا شروع ہو جاتی ہے اور جس پرکار کا بھی موسم جی جس پرکار کا بھی موسم ہو گیا ایک انسان کو اگر بیماری ہو گئی تو ایک سے دوسرے کو پہنچنے میں بڑی دیر نہیں لگتی ہے
بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ اسے دیکھا جائے تو یہ سب چیزوں میں کافی دھیان میں رکھنا چاہیے
جی یہ تو بالکل درست فرمایا آپ نے ہمیں یہ سب چیزوں کا دھیان رکھنا چاہے جیسے کے اگر ایک انسان بیمار پڑ گیا تو اس موسم میں تو ایک سے دوسرے کو پہنچ جائے گی اور اس میں اگر ہم نے ہائجین کا بھی دھیان نہیں رکھا تو اور جلدی یہ ساری بیماریاں پھیلتی ہیں
بالکل اور ہائجین ہوتا ہے جو اپنے آس پاس کی جو صفائی ہوتی ہے جو اپنی صاف صفائی ہوتی ہے وہ تو ہم کر ہی لیتے ہیں پر جو آس پاس کی جو ہوتی ہے جو نیچے ہوتی ہے جو محلے کی جو تھوڑی موڑی صاف صفائیاں ہوتی ہیں جو ہائجین ہوتی ہے ان کا بھی ہمیں برابر دھیان رکھنا چاہیے کیونکہ دیکھیے بارش کا سمے ہے بارش کا سمے پانی وانی لگ جاتا ہے جس کی وجہ سے مچھرئیں وغیرہ کافی ہو جاتی ہیں اور اس ٹائم پہ دیکھا جائے ڈینگو ملیریا جیسی سمسیا تو ہوتی ہی ہوتی کیونکہ اس ٹائم میں مچھرئیں بھی زیادہ
پاں ا اس پانی میں پڑے پڑے مچھر بھی بہت پنپنے لگتے ہیں اور دیکھا جائے تو اس موسم میں کھانے بھی ہمیں ڈھک وک کے رکھنے چاہیے کیونکہ اس موسم میں تو مکھیاں بھی بڑی آتی ہیں اور مکھیوں کی وجہ سے بھی کتنی زیادہ بیماریاں ہم نے ہوتی ہوئی دیکھی ہے لوگوں کو
بالکل صحیح کہے رہی اب دیکھیے جیسے کہ ٹھنڈے کا موسم ہو گرمی کا موسم ہے ایک بھی مکھیاں نہیں دکھتی ہے اور جیسے بارش آنے لگ جاتی ہیں نا تو مکھیاں پتا نہیں کہاں سے آ جاتی ہے ایسا لگتا ہے کہ ان کا بھی یہی موسم ہے اسی موسم میں مکھیاں ہی دکھتی ہے
جی تو بالکل صحیح کہا آپ نے لیکن اگر ہم اپنے آپ کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر کو صفا رکھیں گے ہمارے گھر کے آس پاس کی صفائی دیکھیں گے تو یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی ہمارے آس پاس دیکھئے ہم کیوں کچھ بھی نہ ہو ایک جانور بھی اپنے آس پاس کی جگہ صاف کر کے بیٹھ تا ہے تو ہم تو پھر بھی انسان ہے ہمیں اتنا تو ا ت دماغ ہونا ہی چاہیے کہ ہم اپنے آس پاس سے صفائی رکھیں کہ اس سے تو مطلب ایک جن کو نہیں ہم اگر آس پاس کچرا پھینک رہے تو ہمارے آس پاس رہنے والوں کو بھی بیماری ہو سکتی ہے
یہ سب چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے صاف کپڑے پہنے چاہیے ناخن بھی ہ پوری کاٹ لینا چاہیے کی ناخن وغیرہ سے بھی کافی بیماریاں ہوتی ہیں کبھی کبھی دیکھا ہے گندے ناخن جب کھانا وانا کھا لیتے تو وہ اس ٹائم پہ تو ہمیں دکھائی نہیں دیتی ہے پھر دھیرے دھیرے اس کی بھی ایک الگ سے سمسیا ہو جاتی ہے پیٹ وغیرہ میں بھی درد ہونے لگ جاتا
جی یہ تو بالکل صحیح کہا آپ نے اور یہ ساری چیزیں شروعات میں نہیں پتا چل یہ دھیرے دھیرے کر کے بعد میں ان کے بھی سارے لکشن دیکھنے لگتے ہیں
بالکل آس پاس کی بھی صفائی رکھنا چاہیے پانی جہاں جمع ہے تو وہاں تو جمع ہونے نہیں چاہیے یا ڈھک کے رکھنا چاہیے یا ایسا کرنا چاہیے کہ وہاں پہ پانی وغیرہ جمع ہی نہ ہو کیونکہ اس ٹائم پ مکھیاں مچھر کچھ زیادہ ہی ہو جاتے بیماریاں کا بھی خطرہ ہوتا ہے اور بارش کا موسم ہے تو ہر چیز صاف صفائی سے رکھو تو اپنے لیے اچھا ہے کیونکہ بیماریوں سے ہم دور رہیں گے ابھی پوچھا وغیرہ لگاتے ہیں تو ڈ ٹال وغیرہ چیزوں سے لگاؤ تاکہ مکھیاں بھی نہ آئے اور ہمیں اچھا بھی لگے
جی ڈٹال تو اس سمے بہت مہتو پورن ہو جاتا ہے کہ ہماری امی تو ہر چیز میں ڈالتی ہیں جیسے پوچھا لگا رہی ہوں پھر اگر واشنگ مشین میں کپڑا ڈال رہی ہوں کئی دفعہ تو نہانے کے پانی میں بھی ڈالا جاتا ہے وہ ڈٹال کا ایک لکوڈ آتا ہے وہ جس سے سارے کٹانوں بھی دور رہتا ہے اور ہمارے پرسنل اور دیکھا جائے تو آس پاس کا بھی ہائجین بنا رہتا ہے پورے گھر کا
جو چھوٹی چھوٹی جو چیز ہے اس کو قابو میں رکھنی ہی چاہیے اپنے کو کیونکہ دھیرے دھیرے اس کی بھی الگ سے سمسیا ہونے لگ جاتی ہے بھی الگ سے بیماریاں بھی ہونے لگ جاتی ہے بارش کا سمے ٹائم پر اور دیکھا جائے تو کچ کچ گیلا گیلا جیسا رہتا ہی ہے تو یہ سب چیزوں کا بھی ہمیں دھیان رکھنا ہے
جی بالکل صح کہہ رہی آپ اور یہ ساری چیزیں دیکھا جائے تو دھیرے دھیرے ہمارے مطلب جتنی ہماری بس کی چیزیں ہمیں اتنا تو کر ہی لینا چاہیے جس کی وجہ سے ہمارے ہائیجین اور ہمارے آس پاس والو کہ تبھی دیکھا جائے تو اب یہ ساری چیزوں میں دلچسپی لے رہی ہے جیسے ہمارے ا مطلب کتنے سارے چیزیں شروع کر دی گئی ہیں سوچھ بھارت کر کے کیسے سارے ابھیان لائے جا رہے ہیں جن کی وجہ سے سوچھتا کی ام ام جو مہت وہ ہے وہ لوگوں کو اور پتا چل رہا ہے اسکولوں میں کالجز میں بچوں کو سکھایا جا رہا ہے کہ آپ کو کس پرکار سے اپنے آپ کو اور اپنے آس پاس کی جگہ کو صاف رکھنا چاہیے کتنے سارے کیمپین چل رہے ہیں
بالکل سہی فرماری ہیں آپ جتنا ہو سکے اتنا ہم کو دھیان رکھنا چاہے اس اس سمے میں اس کا بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ باہر کی چیزیں بھی نہ کھائے جی جی باہر کی چیزیں بھی کھانے سے کافی بیماریاں بھی آ جاتی کیونکہ سب کھلا کھلا رہتا ہوتا ہے مچھر مکیا بن بھین آتی ہے
جو اور اس موسم میں تو زیادہ دھیان دینا چاہیے پتہ نہیں نہیں کون سی چیز پے کہاں کا پانی ملا ہو کہ اس موسم میں تو ہر چیز مطلب پانی بھی مطلب اتنا صاف نہیں رہ جاتا کیونکہ بارش کا پانی بھی اس میں گرا رہتا ہے ہمیں یہ تو پتا نہیں اس میں کون سے کیٹانو ہے نہیں ہے
بالکل صحیح کہہ رہیے آپ ان سب چیزوں کا بھی دھیان رکھنا جتنا ہو سکے میں آس پاس کی صفائی وغیرہ رکھنی ہے کیونکہ صاف صفائی رہنے میں نا ہمارا سواستھ بھی اچھا رہتا ہے بیماریاں بھی ہم سے دور رہتی ہے جتنا ہو سکے تو صاف صفائی رکھنے وغیرہ سے
جی تو بالکل صحیح کہہ آپ نے اگر ہمیں اپنے آپ کی درست دیکھنا ہے ہماری اپنی طبیعت کا سوچنا ہے تو ہمیں صاف سفائی تو رکھنی ہی چاہیے اپنا نہیں تو اپنے اپنوں کا تو دھیان رکھنے کے لیے ہمیں صاف صفائی رکھنی ہی چاہیے کیونکہ یہ ہم سب کے لیے مہتوپورن ہے
جنہیں چھوٹے بچے ہیں ان کے بال چھوٹے چھوٹے ہونے چاہیے ناخن وغیرہ کٹ ہونا چاہیے صاف ستھرے کپڑے پہننے چاہیے تاکہ ان کی بیماریاں بھی جو چھوٹے بچوں کو بھی کافی جلدی بیماریاں وغیرہ ہو جاتی ہے اس ٹائم میں مچھر کی بھی کافی ہوتی مچھر وغیرہ زیادہ کاٹنے سے بھی ملیریا ڈینگو جیس بھی سمسیا ہونے لگ جاتی ہیں تو ان سے بھی بچنا چاہیے کریم وغیرہ بھی آتا ہے تو وہ بھی اس ٹائم پہ تو لگا ہی دینا چاہیے
جی تو بالکل صحیح کہہ آپ نے اور ابھی ہائیجین اگر مینٹین نہیں کرتے ہیں تو دھیرے دھیرے صرف بیماری کی نہیں اسکن ڈیزیز کا بھی مطلب تچاؤ میں بھی کتنے سارے ریشز وغیرہ ہونے کا خطرہ رہتا ہے اور دیکھا جائے تو اب اسکن انفیکشن بھی بہت زیادہ تیزی سے بڑھ رہا ہے بچوں کے لیے
کیڑے وغیرہ بھی کافی نکلتے ہیں کیڑے مکوڑے وغیرہ تو کاٹنے وات سے بھی بارشوں کے ٹائم پہ تو کافی ہو جاتا ہے یہ سب چیزوں سے بھی بچنا چاہئے کیونکہ ایک بار کاٹ لیتے ہیں تو کافی چھوٹی چھوٹی کھل جاتے کھلاتے تین چار دن ہے نا ان کی بھی الگ سے دیکھا جائے تو اسکن وغیرہ پر دیکھا جائے تو لال لال ریشز وغیرہ دک تو دھپے ہونے لگ جاتے
جی اور وہ ساری چیزیں دھیرے دھیرے بڑنے لگ بچوں کو اور ہمارا تو ایک بار کے لیے ٹھیک ہے لیکن بچے تو کہہ بھی نہیں پاتے مطلب بتا بھی نہیں پاتے اچھے سے ان کو ہو کیا رہا ہے تو ان کے لیے تو یہ ساری چیزیں دھیرے دھیرے اور بڑھ جاتی ہیں
بالکل صحیح کہرہی ہو سنبھل کے رہنا چاہیے بڑے پر بھی رہنا چاہیے کیونکہ موسم ہے کہ کبھی اوپر نیچے ہوتا ہے تو بیماری اور سردی کھانسی چھوٹی موٹی بیماریاں تو ہوتی ہی رہتی ہے تو یہ سب چیزوں سے بھی بچنا ہی ہے
اس سمے پہ تو ہمیں ہماری امی ہمیں ہمیشہ کہتی ہیں کہ ایک سینیٹائزر لے کر گھومو یہ ہر جگہ کی صفائی آپ کو پتہ نہیں ہے سمے کیسی ہے کیسی نہیں ہے مطلب کہ کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ وہ جگہ سے دیکھنے میں صاف ہے لیکن وہاں پہ دیکھا ایک ہی پوچھے سے بار بار ہم ہی پوچھا بھی مارتے ہیں تو وہاں پہ کٹانوں تو ویسے ہی رہتے ہیں بس وه دکھ دکھنے میں گنده نہیں رہتا ہے
سب چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے با قی بیماریاں وغیرہ سب ہم سے دور ہی گیا ہے
جی بالکل صحیح کہا آپ نے ہم دیکھا جائے تو ہمیں اگر ہم پرا پر ہا ئی جین اپنی فالو کریں گے اپنے آپ کو بھی بچا کررکھیں گےکٹا ہمیں بیمار پڑنے سے تو تو اس سے بھی ہمارے آس پاس والوں کا ہی فائدہ ہوگا
بالکل صحیح کہرہی ںے آ پ تو جانکاری یہ سب کے لیے سے جانکار وغیرہ ہیں پوسٹر وغیرہ بھی لگاتے ہیں سوشل میڈیا وغیرہ چیزوں پہ بھی رکھتے کہ بارش کا سمے ہے پھر یہ سب چیزوں سے بچے یہ دیکھا جائے تو بارشوں کے ٹائم پہ سانپ وغیرہ کا بھی کتنا ڈر وغیرہ رہتا ہے ریل وغیرہ میں نے کافی دیکھا ہے کہ اس ٹائم پے نکلتے ہیں تو ان سے بھی بچنا چاہیے
جی یہ تو بالکل صحیح آپ ہم نے بھی کافی ریلیں وغیرہ دیکھی ان ساری چیزوں کے بارے میں اور یہ ہمیں بھی پسند ہے کہ آج آج کل کے لوگ جاگروت ہو کے یہ ساری چیزوں کو شیئر کر رہے ہیں کیا ان کو بھی بتائیں کہ اگر چھوٹی بھی مدد سے ایک چھوٹے سے ریل دیں یہ ساری چیزیں اگر عام ہو سک ہلو
بالکل یک ہے آج پ سوشل میڈیا وغیرہ کا زمانہ ہے تو لوگوں نے یہ سب چیزیں سے بھی کافی جاگروک ہو جاتے ہیں ٹی وی وغیرہ دیکھ رہے تھے کافی پتک چل جاتے کہ کس چیز کا دھیان رکھنا ہے تو کافی اچھا لگتا ہے کہ لوگ اس چیز کا پالن بھی کرتے ہے
جی یہ تو بالکل سے درست فرما رہی ہیں آپ چلیے آپ سے گفتگو کر کے بڑی ا خوشی ہوئی ہم جا بڑا اچھا لگا کہ آپ کے اتنے عمدہ و چار ہیں ان ساری چیزوں میں
بالکل ہمیں بھی کافی اچھا لگاچلئے اللہ حافظ